وہ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا بات ہے آپ کی آواز بہت کمزور محسوس ہو رہی ہے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا
ہاں بییگم صبح سے بدن ٹوٹ رہا ہے اور ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا ہے
ارے تو آپ نے بتایا کیوں نہیں میں ادرک والی چائے بنا دیتی اور آپ نے پہلے کہا ہوتا تھا میں تلسی اور ادرک کی چائے بنا دیتی آپ نے مجھے کیوں بتایا نہیں
تھوڑی دیر اب کمزوری بھی لگ رہی ہے
ارے تو جلدی سے کچھ گھریلو اپچار کر لیتے ہیں آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا چلو آپ آرام فرماؤ میں تب تک آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں یا تو
گھریلو نسخ کیا دوائی کریں گے
ہ اگر آپ کو بخار ہو رہا ہے تو ہلدی والا دودھ لیں گے اس سے بھی آپ کو تھوڑا آرام محسوس ہوگا اور سردی جکام یا پھر جو بھی محسوس ہو رہا ہے اس کے لیے بھی ہلدی تلسی کی چائے ادرک کی چائے یہ بھی بہت فائدے مند رہتی ہے
ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہو میری امی بھی ہلدی والا دودھ ہی پلایا کرتی تھی
ہاں اگر تھوڑا بہت جیسے سردی زکام بخار ہاتھ پاؤں درد کرنا پیٹ درد کرنا اگر کوئی معمولی سی تکلیف ہے تو ہمیں سب سے پہلے کچھ گھریلو اپچار ضرور لنے چاہیے اس کے بعد اگر بڑی کوئی لمبی بیماری ہے کوئی بڑی سدگھ تکلیف ہے تب جا کے ہمیں ڈاکٹر سے ڈاکٹر سے علاج لینا چاہیے ڈاکٹر سے علاج لینا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن اگر تکلیف بڑی ہو تب جو نسخوں سے یا چھوٹی موٹے سر درد اور زکام یہ سب بیماری ہو تو ہم گھریلو نسخوں سے ہماری رسوئی گھر کے اندر جو سامان ہے اس سامان اپلبدھ سامان سے بھی ہم ان بیماریوں کو تو ٹھیک کر سکتے کہ حکم
ٹھیک فرمایا آپ نے آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی بات پر انگریزی دوائیاں کھا لیتے ہیں
ہاں صحیح فرمایا اور گھریلو ہماری دادی دادی جان ہماری نانی جان ہماری امی جان وہ بھی تو ہمارے لیے گھریلو گھریلو نسخے اپناتی تھی ہمیں تو آج بھی یاد ہے کہ جب ہم کہیں گر جاتے تھے اور تھوڑی بہت ہمیں چوٹ لگ جاتی تھی تو ترنت ہماری امی ہے تو وہاں پہ ہلدی لگا دیا کرتی تھی اور اگر سردی جکام ہو رہے ہیں تو اور گلا خراب ہو رہا ہے تو تھوڑا شہد چٹا دیتے تھے اور تلسی اور ادرک کی چائے یا کاڑھا بنا کے پلاتے تھے تو اس سے بھی ہمیں آرام ہوتا تھا اور مجھے تو بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہے جو کہ رسوئی میں ہی اپلبدھ ہوتی تھی جس سے کہ ہمارا امی جان ہمارا ایک بار گھریلو اپچار ضرور کر دیا کرتی تھی
ہاں میری بھی دادی اجوائن بند کر کھلا دیتی تھی ترنت آرام ملتا تھا
صحیح فرما رہے ہیں آپ جب اگر ہمیں پیٹ میں تھوڑی سی گیس اپچا ایسا کچھ ہو رہا ہو تو ہمیں اجمائن اور جیرے کو بھون کر اور پھر اس کو پانی کے ساتھ گنگنے پانی کے ساتھ لینے سے بھی آرام محسوس ہوتا ہے
بیماری کا علاج بنایا گیا ہے
سحی فرما رہے ہو آپ آیوروید کا علاج تھوڑا لیٹ اثر کرتا ہے لیکن لمبے سمے تک ہماری بیماری کو جڑ سے لے کر ختم کر دیتا ہے اور جو ایلوپیتھک دوائیاں جو انگریزی دوائیاں ہم لیتے ہیں اس کا اثر تو تنت ہوتا لیکن وہ لمبے سمے کے لیے نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں کھجلی یا ایسی کوئی بیماری ہو تو اس میں بھی اگر ہم آیوید کے آیوید سے اس کو اگر مٹاتے تو وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر ہم انگریز دوا لیتے ہیں تو ایک بار تو ہمیں اس سے راحت ملتی ہے لیکن پھر بعد میں پھر سے وہی سمسیا ہو جاتی ہے
لوگوں کو صبر نہیں ہوتا ہے ترنت اثر کرنی جے جی میں کہ ہر وقت لوگ ایک کاڑھا بنا بنا کر کےے پیتے تھے
جی حضور ہاں مجھے بھی یاد آ رہا ہے
دال چینی لونگ کالی مرچ تلسی اور ادرک کا کاڑھا امیونٹی بڑھانے میں مدد کرتا ہے
فرما رہے ہو آپ امیونٹی کے لیے ہلدی کا دودھ بھی
ویسے ہمارے گھر میں تو رسول رسوئی ہی چھوٹی موٹی دواخانہ ہے
صحیح فرما رہے ہو آپ رسوئی کا رسوئی میں اپیوگ میں آنے والی بہت ساری چیزیں ہمیں آیوید میں بھی دیکھنے کا اس کا اچا اچھا لابھ دیکھنے کو ملتا ہے
کل ہلدی میتھی دال چینی سب دوا کا کم کرتے ہیں
بالکل صحی فرمایا آپ نے ہلدی ہلدی تو ہمارے امیونٹی پاور کو بڑھانے کے لیے بھی بہت اپیوگی ہے
ہاں بہت امیونٹی بڑھاتی ہے ہلدی اندرونی مار کو بھی ٹھیک کر دیتی یہ ہے اندرونی جو چھوٹ ہوتی ہے شریر کے اندر اس کو بھی ٹھیک کر دیتی ہے
جی وض
اب تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہمیں بچوں کو بھی یہ سب باتیں سکھانی چاہیے
صحی فرما رہ ہو آپ
تاکہ وہ صرف دوائیوں پر نربھر نہ رہے
صحیح فرما رہے ہو آپ آج کل دیکھا ڈاکٹروں کی دوائیں ان کی فیسیں کتنی بڑھ گئی ہیں
وہبی آیرووروید کے بارے میں گھلوںوم سے شووں کے بارے میں جان سکیں ہلو ہلو
ہلو ہاں آواز آ رہی ہے آپ بولیے
ہاں لیکن اگر بیماری زیادہ ہو تو ڈاکٹر کو دکھانا بھی ضروری ہے باقی اگر بیماری زیادہ نہیں ہو تو گھر کے رسوئی کے گھریلو نخوں سے بھی آیورویدک دوائیوں سے بھی آیورویدک ان سے بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے
بالکل صحیح فرما رہے ہو آپ اور آپ نے دیکھا نا ابھی ڈاکاکٹر کے علاج کتنا مہنگا ہو گیا ہے ہم علاج لینے جاؤ تو ان کی فیسیں ہی اتنی بالکل آسمان چھو رہی ہے ان کی فیس آج کل تو ایک ہزار کی بتی س کچھ بھی نہیں ہوتا اگر دوائی لینے جاؤ اچھے ڈاکٹر کے پاس اچھے اسپتال میں اگر آپ جاؤ تو کم سے کم دو سے تین ہزار روپئے تو ہمیں معمولی سردی زکام اور بخار کا ہی دوائی میں ہو جاتا ہے اس سے تو بڑھیا ہے اس سے تو زیادہ فائدے مند ہے کہ آپ آپ کی رسوئی گھر میں سے ہی اپلبھ سامان کو آیوید کی طریقے سے اچت ماترا میں لے کر آرام آپ کو آرام بھی ہوگا اور پیسے بھی اتنے آپ کے خرچ نہیں ہوں گے
جی ہاں بالکل صحیح فرمایا گ رونی میں اچھے ہیں مگر گمبھیر بیماری میں ڈاکٹر کی سلاح ضروری ہے آپ نے بالکل درست بات کہی اب آپ آپ نے آپ کے لیے تلسی ادرک کی چائے
ہاں ہاں بالکل صحی فرما رہے ہو آپ ہاں بالکل آپ بھی تک آپ نے جو کہا بالکل درست کہا کہ ہمیں چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے تو ا رسوئی گھر کا اپیوگ کر لینا چاہیے آیویدک دوائیوں کا اپیوگ کر لینا چاہیے لیکن اگر ہمیں ہماری بیماری کوئی سندگدھ ہے بڑی بیماری ہے تو ہمیں اس میں ڈاکٹر کا علاج کی ضرور سے اس میں ان کی صلاح ضرور لے کر پھر کام کرنا چاہیے
جی ہاں
آ سب کو اپنے علاج کی سمجھ دیں
جی ہم بھی ہمارے بچوں کو اس کا اپیوگ ضرور بتائیں گے کہ آپ بھی آیوروید کا اپیوگ کریں اور جو چھوٹی موٹی سردی زکام بخار ہاتھ پاؤں درد کرنا پیٹ درد کرنا ایسی جو بیماری ہے اس سے اپنی رسوئی گھر کی چیزوں کا اپیوگ کر کر ہی اس کا سماادھان کر لیں اور نیمبو پانی ایسی گرمی میں آپ کو آپ کی صحت کا دھیان رکھنے کے لیے نیمبو پانی بھی ایک اوشدھی سے کم نہیں ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے انسان اگر صحت مند ہو تو ہر کام اچھے سے کر سکتا ہے اس لیے کھان پان بھی اچھا ہونا چاہیے تازہ کھانا پھل اور سبزیاں کھانا ضروری ہیں اور صبح جلدی اٹھ کر ٹہلنا بھی فائدے مند ہے یوگ ویایام پرانایام آیوروید میں بہت ہم ماننے جاتے ہیں یہ سب ہمارے دن چریا کے پہلو ہونے چاہیے
صحی فرما رہے ہو آپ بالکل آپ صحی فرما رہے ہو آیووید میں ہمیں بہت سارا گان دیا ہے اور نیند نیند بھی سرب بہت ضروری ہوتی ہے ایک تندرست نیند ہمیں بہت زیادہ تندرست رکھتی ہے اگر ہم پوری اپنی نیند پوری کرتے ہیں تو بھی ہمیں آگے کا کام بہت اچھی سے اور آسانی سے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے سنتلت بوجن لینا چاہیے پانی بھی پوری ماترا میں پینا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نیند بھی پوری کر سکتے ہیں اور ہم آگے سوستھ رہ سکتے ہیں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہاں جی آپ نے صحیح بتایا یہ
ٹھیک ہے اللہ
ہوں
اللہ حافظ پھر ملتے ہیں آپ بھی خیال رکھے خیریت سے رہیے گا
خدا حبظ